ہلو
جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور جی آپ بتائیے اللہ
اللہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی ہم سب خیریت سے ہیں
جی
اور بتائیے کیا چل رہا ہے کھانا وانا ہو گیا ہے آپ کا
جی کھانا پینا ہو گیا تھوڑا سا
او اچھا اچھا تو مطلب میں یہ پوچھ ساتا تھا کہ شاپنگ وغیرہ آپ کس طریقے سے کرنا پسند کرتے آن لائن کرتے ہو آف لائن کرتے ہو کس طریقے سے آپ کو بیسٹ لگتا ہے
ہم لوگ دونوں طریقے سے کر لیتے ہیں جیسا جو بہتر لگا
او اچھا اچھا اچھا جو بہتر لگتا ہے اس طریقے سےتے ہیں ہاں الحمد للہ یہ بھی صحی ہے ربو کسنگ جی ہاں ہونا چاہیے یہ بھی یہ بھی بیسٹ طریقہ ہے ایک
وہی بات ہے
آواز آ رہی
جی جی آواز آ رہی ہے آپ بتائیے اور کس کام میں اپنا ان کو جلدی کامیابی ملتی ہے
جی
کون سا کام ہمیں کا بزنس کون سا کرنا چاہیے
او اچھا اچھا آپ کوئی سا بھی کر لو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں
اب ہم نے تو اس کا بھی کورس کر رکھا ہے بیوٹیشین کا
بیوٹیشن
جی
وہ اچھا تو آپ کر سکتے ہو اس میں اچھا اسکوپ ہے
جی جی
اچھا ویسے ایج کتنی ہے آپ کی
تز مری ہوگی تھرٹی پلس ر پیریے
او اچھا تھرٹی پلس ہے ہاں تو آرام سے اب تو کر سکتے ہو آپ کا وقت ہے
ہوں ہ
یہ اچھا اسٹار سیٹ اپ بیٹھ جائے گا مطلب دو پانچ سال کے اندر
ہوں
پھر مطلبچھام لوے مطلبس پندرہ سال میں کافی اچھا جائے گا آ کا
جی جی وہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ اپنا اور اچھا کر لوں پھر اس کے بعد ہے تو
جدو دیکو مطلب آپ کو اتنا تو آپ کے کانفیڈینس سے وشواس ہوگا کہ میں اچھے سے کر سکتی ہوں
ہاں وہ تو ہے کا بہت کیا میں نے کام
اچھا اچھا اس کا کام کر رکھا ہے آپ نے
پہلے پہلے میں نے بہت دن سے کیا ہے جب میرے بچے نہیں تھے میں نے بہت کیا پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے دو تھے تو پھر میں نے بند کر دیا تھا
اچھا مطل اب کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ایک دو بار ٹرائی کر کے دیکھو اور باقی اپنا بز ایکسپرینس آ جائے باپ در دھیرے ا اچھا اچھا کیسا چھاپا ہے مطلب آپ سے
ہوں
جی ہاں تو یہ تو اچھی چیز ہے ار مطلب اچھی چیز تو تو نہیںکل سکتے اس کو ب کہ آپ عورت ہو تو عورت تو عورت کی کر سکتی ہے
ہاں ہم لوگ لیڈیزوں کا ہی کرتے ہیں
نا ہاں لیڈیسوں کا ہی ہوتا ہے باقی ہمارے بھی ہوتا ہے جیسے جینٹس وغیرہ نہیں کر سکتا نا لیڈیز ہوا میک اپ کیکہ وہ ایک آرام طریقہ ہو جاتا ہے بقی میک اپ ایک میں آپ کو فتوا نہیں دے سکتا کہ مجھے اتنی نالج نہیں کہ میرے حرام ہے لال ہے
ہوں ہوں ہوں نہیں بس ہم کریں گے بھی نہیںس کیا کریں گے خود کے اندر بھی وہ ہوتا ہے نا
مطلب
اپنے خود کے اندر کا بھی سیلف رسپیکٹ ہے ہم لوگ بھی دن سے جڑے ہوئے ہیں ڈر لگتا ہے یہ سب کرنے میں
جی جی
ہوں
آپ مطلب وہ کام دیکھیے جو دین کے اعتبار سے اچھا ہو حزال ہو باقی ا چیز ملے گی ہے میرا ماننا تھا یہ کہ تو میک اپ جیسی چیز جب اللہ نے غلط بتائیے تو وہ کرنے والا بھی پھر غلط ہی کہلاتا ہے
نہیں میں کپ کو کچھ نہیں غلط بتایا ہے
جی کیوں
جی
میک اپ کس نے غلط ہوتا ہے اچھا یہ بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو میک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں میک اپ ہوتا کیا ہے
میک اپ کیا اوپر سے اپنے چہرے کو اور موڈیفائی کرنا ہے
اچھا اچھا موڈیفائی کرنا اب موڈیفائی انسان کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے وجہ کیا اک موڈیف ہے کہ نہیں
پہلے سے اور بہتر دیکھنے کے لیے
او اچھا اچھا مطلب اس چہرے میں کوئی نہ کوئی نک یا کمی رہتی ہے تاکہ وہ میک اپ
ہاں جیسے جیسے اپنے دن کےری حساب سے کہیں تو جیسے لڑکی کچھ لڑکیاں جیسے اتنی خوبصورت نہیں ہے ان کی شادی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا بولتے ہیں
کہ
ہاں اپنے دین میں ہے مطلب میں ہے کہ اگر اس وجہ سے لڑکی
ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکنا میم ایک منٹ میں پانی پی لیتا ہوں
میری بات صحیح نہیں ہے کیا
جی نہیں آپ فرمائیے آپ کی سنوں گا میں آپ کو وہ آپ کو میں کلیئر کر دوں
جی
جین کی بات جب کریں تو تھوڑا سننے کا اور سنانے کا سہن سہنتا ہے نا آپ کے اندر
جی
جی ہاں تو اب آپ فرمائیے کیا کہہ رہی تھی کہ میں مطلب دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے سجھا ہی تھوڑا
ہاں مطلب اپ نے اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اگر وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اگر وہ کروانے سے اس کی شادی لگ جاتی ہے تو پھر وہ تو جائز ہے نا نہیں ہے نہیں جائے سے
جی
آپ کو ہے نالج آپ کو جانکاری ہے اس چیز کی
چل جا جی تو آپ جو الحمد للہ تو نہیں کہہ سکتے بٹ آپ نے مجھے بات بتائی کہ میک اپ اس لیے کیا جاتا ہے گ ت رہا جات ملہ او انسان مطلب کوئی کمی رہتی ہے اس کو پورا ہوتی ہے اور پورا کر کے مطلب اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے
جی جی جی
تو آپ کو میں کلیریفائی کر دوں کہ آپ نے سیدھا سیدھا یہ چیز اٹھائی ہے کہ اللہ نے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوبات بنایا ہر انسان ایک بہترین مخلوقات ہے رائٹ
ہ جی
پوچی تو آپ کون ہوتے ہو آپ کون ہوتے ہو فتوا دینے والے یا پھر سوال اٹھانے والے کہ یہ انسان خراب ہے یا یہ سندر نہیں ہے
ہم فتوا نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی یہ بول رہے ہیں کہ
میں میں نے کیا بولا تھا کہ دین میں سننے کا اور سنانے کا جذبہ ہونا چاہیے تو آپ کو میں یہ نہیں کر رہا کہ فتوہ دے رہا ہ دیکھیے آپ دیکھو آپ نے جو بھی میک اپ کے تھرو یہ چیز بولتا ہے میں ان سب کے لیے بول رہا ہوں اسپیشلی آپ نہیں ہے نا تو مطلب ہم کون ہوتے ہیں سوری میں آپ بولتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی انسان میں کمی نکالنے والی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ آپ نے بولا کہ میک اپ کر کے اس کا نکح ہو جاتا جو نکاح نہیں ہونے والا
جی جی جی
میک اپ سے دکھنا ہے خوبصورت اوکے تو م فلب اپن کسی کو دھوکا دے رہے ہیں
ا
جو ریئلی چیز ہے وہ نہیں دے رہے ہیں اب سمجھنا اس چیز کو جو ریئلی چیز ہے وہ نہیں دے رہے ہیں
ہاں
ہم اسے موڈیفائڈ کر کے وہ چیز دے رہے ہیں اب وہ گھر لے جا کے کہ اپنے پرکس کو اس کی دلا مطلب وہ جب گوش وغیرہ ہوگا تو اس کے پاسجینلٹی آ جائے گی آٹومیٹک پھر سب سے زیادہ کیسز میں خطرہ ہی ہوتا رشتہ ٹوٹنے کی امید آ جاتی ہے
نہیں نہیں نہیں جر دیکھیے میک اپ ہو گیا نا اب آپ اب ا میک اپ میک اپ کی بات نہیں اوپر سے دکھنے کے لیے لیکن نہ جیسے آئیبرو ہو گیا
میم میک اپ کا مطلب پورا وہی ہوتا ہے
ہاں جیسے آئیبرو ہو گیا آئیبرو ہمارے دن میں نہیں ہے لیکن اگر لڑک کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کروا سکتے ہیں آئیبرو وغیرہ
آئی دیکھو میک اپ کی ہر چیز
ہوں
سب لپسٹک سے لے کے پوری مطلب آپ کی وسا مطلب پتا نہیں کیا بولتے ہیں میں اس کو پٹٹی بولتا ہوں جو بھی مطلب انسان جو پورے طریقے سے کرتا ہے نا وہ ایک فراڈ ہوتا ہے سیدھا سے سیدھا سا جیے دلہاے یالہن کرے
جی
چیزیں سے بات یہ ہوتی ہے اور ایک سب سے بڑی چیز چلو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور کیا مطلب معائنا نکلتا ہے میک اپ کرنے کا کیوں کرتی ہے لیڈیز ہے میک اپ
اب ہم اس سے زیادہ نئی بات بول سکتے ہیں
نہیں نہیں بتائیے نا اب پھر بھی مطلب دیکھو یہ اپن دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اپنے اپنا کوئی موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں یانا آپ کا کوئی موضوع ہے نہ آپ مجھے نیچے دکھانا چاہ رہے ہو جو حق بات ہے اس کے خلاف کھڑا دیتا ہوں میں
جی
یکا تو آپ بتائیے کہ اور مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں کرنا چاہیے میک اپ کیوں کرتی ہے لیڈیز
ہاں وہی ہے اچھا دکھ اچھے خوبصورت دکھنے کے لیے
اچھا اچھا خوبصورت دکھنے کے لیے مطلب میک اپ کر کے آپ نے دیکھا گھر میں لیڈیزیں کبھی میک اپ کرتی ہیں
نہیں
جاہیز سی بات ہے کوئی فنکشن میں جا رہی ہے شادی میں جا رہی ہے تو وہی میک اپ کرے گی
ہاں جی
چاہے وہ پردہ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو ڈز ناٹ میٹر
جی جی جی
بٹ وہ میک اپ کرے گی اب کیوں کر رہی ہے میک اپ گھر میں کیوں نہیں کر رہی سوچا ہے آپ نے کبھی اس کے پیچھے کا راج
ہاں
کیکہ وہ گھر میں کیسے بھی رہے لے کے اسے چل جائے گا نو نو وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سیدھھی سی بات یہ نکلتی نا
جی
اس کے گھر میں شوہر ہے گھر والے ہیں بٹ انہیں مطلب مطلب اگر وہ گھر میں میک اپ نہیں کری تو مطلب انہیں نہیں دکھانا اس کو
ہوں
خوبصورتی نہیں دکھانی باقی وہ فن جی جی جی جی جی جی انشاء اللہ اللہ اللہ حافظ ایک منٹ